وعلیکم السلام بھائی کیا حالت ٹھیک ہو
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں خیر و آفت سے ہوں آپ سنیں گھر میں سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
بالکل الحمد للہ سب کچھ ٹھیک ہے تو بنا وقت ضائع ہم اپنے موضوع پہ ہ بات کریں
جی ضرور
جی ہ میرا پہلا موضوع رہے گا اپنی غلطتی تسلیم کرنے کی ہمت
جی
ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی غلطی ضرور کرتا ہے لیکن ہر شخص میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی غلطی کو کھلے دل سے تسلیم کرے اکثر لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے بہانے بناتے ہیں یا دوش دوسوں پر ڈال دیتے ہیں مگر اصل بہاد دوری اس میں ہے کہ انسان سچ کے سامنا انسان سچ کا سامنا کرے اور اپنی کمی کو قبول کرے جو شخص اپنی غلطی مان لیتا ہے وہ صرف دوسروں کی نظروں میں ہی نہیں بلکہ اپنی نظروں میں بھی بلند ہو جاتا ہے غلطی کو چھپانے کا چھپانے سے مسئلہ اور پڑھتا ہے جبکہ اس سے سیکھنے سے انسان کی سوچ اور کردار دونوں بہتر ہوتے ہیں اسی عادت کی وجہ سے انسان زندگی میں ترقی کرتا ہے اور لوگ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں
جی بہت الا بہت الا میرے بھائی بہت درست فرمایا اپ نے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنی غلطی مان لے اور اپنے بڑی ہی خوبصورت بات کہی کہ کہ اصل بہادری اس میں نہیں ہے کہ انسان سچ کا سام سامنا کرے اور اپنی کمی قبول کرے انسان کی اصل بہادری اسی میں ہے کہ وہ سچ قبول کرے اور اپنی غلطی مانے اور بہت الا میں اب اس میں کیا ہی اضافہ کر سکتا ہوں آپ نے سب بول دیا ا سب معنی دار تھا میں بھی ایک موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا
جی بالکل
موضوع کا نام ہے خوشی دولت سے نہیں سوچ سے پیدا ہوتی ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ مل جائے تو ہر غم ختم ہو جائے گا اور زندگی مکمل ہو جائے گی حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے بہت سے امیر لوگ بھی پریشانی اور بے چینی کا شکار ہوتے ہیں جبک جبک کئی سادہ زندگی گزارنے والے لوگ دل کے خوش نظر آتے ہیں خوشی کا تعلق انسان کی سوچ شکر گزاری اور رشتوں سے ہوتا ہے جو شخص اپنی موجودہ نعمتی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اس کے دل میں سکوں پیدا ہوتا ہے ہر وقت دوسروں سے مقابلہ کرنے والا انسان کبھی مطمئن نہیں رہتا اسی لیے اصل خوشی باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتی ہے اگر نظریہ بدل جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے جی شکریہ
بالکل درست فرمایا آپ نے آپ کا موضوع سن کے بہت اچھا لگا بہت کون ملا کہ ا خوشی دولت سے نہیں سوچ سے پیدا ہوتی ہے بالکل درست فرمایا آپ نے لیکن حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کو تبھی پتا چلتا ہے جب انسان ایک دولت مند بن جائے بن جائے تو تبھی تب انسان کو جو ہمیں دولت مند بننے سے پہلے لگتا تھا کہ ایک بار دولت مل جائے تو پھر ہم خوش رہیں گے لیکن انسان کو پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ بس اس دنیا میں دولت ہی نہیں بلکہ بہت اور چیزیں ہیں جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے چاہے چھوٹی سی چھوٹی بات سے یا اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ان سب سے بھی ہماری خوشیوں خوشی میں اضافہ ہوتا ہے اور گغریبوں کی مدد کرنا بڑو کی عزت کرنا ان سب چیزیں چیزوں سے بھی ہمیں بت بےحد خوشی ملتی ہے تو میں اپنے دوسرے موضوع کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اخلاق کی خوشبو کبھی پرانی نہیں ہوتی
جی
انسان کی شکل لباس اور دولت وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے لیکن اس کا اخلاق ہمیشہ اس کی پہچان بنا رہ بنا رہتا ہے نرم لہجا عزت دینا سچ بولنا اور دوسروں کی مدد کرنا وہ صف صفاتیں ہیں جو ہر زمانے میں قیمتی سمجھی جاتی ہے اچھا اخلاق وہ خوشبو ہیں جو بنا دیکھے محسوس کی جا سکتی ہیں لوگ اکثر اس شخص کو یاد رکھتے ہیں جس نے ان کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آ گیا ہو پیش آیا ہو اگر انسان کا رویہ اچھا ہو تو وہ مشکل سے مشکل رشتوں کو بھی مضبوط بنا سکتا ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنا اپنے اخلاق کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھنا چاہیے کیونکہ یہی اصل حسن اور اصلی کامیابی ہیں شکریہ
جی بالکل بہت اعلی بہت درست فرمایا آپ نے میرے بھایی اخلاق کی خوشبو کبھی پرانی نہیں ہوتی کتنی پیاری بات ہے اور کتنی منی دار ہے اور آپ نے اس میں اضافہ کیا ایک جگہ کہ اچھا اخلاق خوب خوشبو ہے جو بنا دیکھے محسوس کی جا سکتی ہے بہت خوب فرمایا آپ نے سچ میں اگر انسان کتنا بھی چاہے کامیاب ہو کتنے روپئے پیسے ہو اس کے پاس لیکن اخلاق نہ ہو تو سب خاک ہے اچھا اچھے اچھا زیور اچھے پیسے اچھی کمائی پہلے انسان کی اخلاق انسان کا پہلا اگر اخلاق اور اس کے خلوص اچھا ہو یتو دنیا کی ہر نعمت پھر ضائع ہے بہت آلہف فرمایا آپ نے میرے ب بہت اچھا لگا آپ کا اخلاق کے حوالے سے آپ کی جو خیالات ہے میں اب اپنے دوسرے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا جس کا کا نام اگر زمیر سو جائے تو انسان کیا کو دیتا ہے ہر انسان کے اندر ایک آواز ہوتی ہے جو اسے صحیح اور غلط کا احساس دلاتی ہے اسی آواز کو ضمیر کہتے ہیں جب انسان اپنی زمیر کی ب بات سننا چھوڑ دیتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے لیے ہر غلط کام آم لگنے لگتا ہے
وہ صرف اپنا فائدہ دیکھنے لگتا ہے اور دوسروں کے دکھ کے احساس کھو دیتا ہے
ایس یی زندگی ظاہری طور پر کامیاب نظر آ سکتی ہے لیکن اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے سکو صرف اسی کو ملتا ہے جو سچ اور انصاف کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے زمیر کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہی انسان کی اصلی رہنمائی کرتا ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا خوب فرمایا آپ نے زضمیر سو جائے تو انسان کیا کھو دیتا ہے میرے حساب سے سب کچھ انسان کو کو دیتا ہے کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی جب تک آپ کے پاس اپنا زمین ہو تب تک آپ ایک انسان بنے رہتے ہیں جب زمیر کھو جاتا ہے انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے تو انسان بہت بڑی غلطی بھی اگر کرے تو اس کو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے میرے خیال سے یہ بہت پیچیدہ بات ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے ایک انسان کو ہمیشہ اپنے زمیر کی سننی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگلا موضوع اپنا پیش کرنا چاہوں گا ہر دن ایک نئی ابتدا ہو سکتا ہے
جی
بہت سے لوگ گزرے ہوئے وقتوں کی غلطیوں یا ناکامیوں میں اتنا الج جاتے ہیں کہ نئے دن کی اہمیت بھول جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہر صبح انسان کو ایک نیا موقع دیتی ہے اگر کل کوئی کام مکمل نہ ہو سکا یا کسی فیصلے پر افسوس ہے تو آج اس سے بہتر کرنے کا وقت موجود ہے ناکامی ہمیشہ سفر کا حصہ ہوتی ہے منزل کا فیصلہ نہیں جو لوگ امید کا دامن نہیں چھوڑتے وہ آخرکار اپنی محنت کا پھل ضرور دیکھتے ہیں اس لیے ہر دن کا آغاز ہمت امید اور ن ارادے کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ زندگی انہیں کے ساتھ انہیں کا ساتھ دیتی ہے جو رکنے کے بجائے دوبارہ چلنا سیکھ لیتے ہیں شکریہ
بہت اعال بہت بھائی ایک بہت اچھا بولا آپ نے ہر دن ایک نئی ابتدا ہو سکتا ہے جی ہم ہر اگر ہمارے اندر دنوں کی اہمیت آ جائے وقت کی اہمیت آ جائے تو ہمیں ہم کل پر مبنی نہیں رہتے ہیں اگر ہم آج ہی اپنا دن صبح اٹھ کے کہ ایک نئی شروعات کے ساتھ شروع کرے ایک اچھی شروعات کے ساتھ شروع کریں تو ہمیں پھر آگے آنے والی دلوں دنوں پر مبنی نہیں ہونا پڑے گا جی بہت درست فرمایا آپ نے میں اب اس میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں آپ نے سب کہہ دیا آ اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ میں اپنا آخری موضوع بیاں کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے سچ بولنا کبھی کبھی مشکل کیوں ہوتا ہے
سچ بولنا ہر انسان کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے جو کہ سچ بھی ہے لیکن جب اپنا نقصان نظر آئے تو تو اکثر لوگ سچ سے منہ موڑ لیتے ہیں ڈر لالچ یا لوگوں کی رائے کے خوف انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے مگر جوٹ چاہے کتنا ہی چھوٹا نہ ہو ایک دن ضرور سامنے آ جاتا ہے سچ بولنے والا شخص شاید چاند چند لمحوں کے لیے مشکل میں پڑ جائیں لیکن اس کا ضمیر مطمئن رہتا ہے اور لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ وہ دولت ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی لیے سوچ کو اپنی عادت بنانا چاہیے کیونکہ اسی میں عزت اور سکون دونوں چھپے ہوتے ہیں شکریہ بھائی جان
بےحد وسیع اور بےحد اعلی درجے کا اپنے موضوع فرمایا مجھے بےحد اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے اور انشاء اللہ میں امید رکھ کرتا ہوں کہ دوبارہ سے ہم ایسی خفتگو کرے تو آپ کا وقت دینے کے لیے بے حد شکریہ
جی آپ جی آپ کا بھی شکریہ کرتے ہیں کبھی اور بات اللہ حافظ
اللہ حافظ آپ کا